ہیلو
ہلو السلام و علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہے آپ
جی ہم تو بڑے درست اپ فرمائے آپ کیسی ہیں سب خیریت سے ہے
جی میں بھی خیریت سے ہوں اپ فرمائیے آپ کا ناشتہ ہو گیا
جی ہمارا تو ناشتہ ہو گیا پر کیا کرے بچے ہیں ایسے کچھ کھاتے ہی نہیں ہے گھر کا
ان کو تو دیکھا جائے گا باہر کھانے کی لت لگ گئی ہے ان کا گھر دیکھا جاتا تو باہر کی چیزیں زیادہ پسند آتی ہے گھر کی چیزیں اتنی پسند نہیں آتی ہے
یہ تو بالکل درست فرما رہی ہیں آپ مطلب آج کل صرف جو جلدی سے جلدی پک جائے یا کچھ میدے کا دے دو یا کچھ باہر کا لا کے دے دو نہیں بتاؤ ان کے کھانے میں ایسا کیا ذائقہ ہوتا ہے کہ بچوں کو صرف ان کے ہی ہاتھ کا کھانا پسند آتا ہے
کھا لیتا کہ دو تین بار کھا لو تو بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں باہر صحی کہا پھر ان کو ہر بار باہر کے کھانے کی عادت ہو جاتی ہے بار بار جد کرتے ہیں گھر میں بنی ہوئی چیزیں رہتی ہیں ان کو پسند ہی نہیں آتی تو ہوتا ہی ہے کبھی کبھی دیکھا دیکھی میں بھی بچوں کو باہر کھانے کا من کرتا ہے ٹی وی وغیرہ میں پرچار وغیرہ بھی آتے ہیں تو ان سے بھی ان کا من کہتا ہے کھانے کا تو یہی ہے اب پر جتنا ہو سکے اتنا تو دوری رہے کیونکہ باہر کے کھانے سے دیک دیکھا جائے تو جتنا ذائقہ ہوتا ہے اتنی بیماریاں بھی آتی ہے
یہی تو بالکل درست فرمایا آپ نے کیا پتا کس میدے میں بنائیں گے یا کس تیل میں چھانا جائے گا اور اب تو ایسا موسم ہے بارش کا کہ مطلب پانی سے بھی مطلب ہمیں رہنا پڑتا ہے تھوڑا سترک یہ کس پانی میں کیا ہو ہمیں کیا پتا ک صاف صفائی سے بھی پکاتے ہیں کہ نہیں کون دیکھنے جا رہا ہے اور پھر اس سے دھیرے دھیرے ساری بیماریاں شروع ہوتی ہے اور فاسٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے تو کتنی لنگس وغیرہ کی پروابلم ہو جاتی ہے لوگوں کو
بالکل صحی آپ کبھی کبھی دیکھا ہوگا تو چھوٹے بچوں نے باہر باہر کی چیزیں کا تو ان کا پاچن تنتر بھی کافی کمزور ہو جاتا ہے کی کوئی بھی چیز کھواتے تو جلدی پچتا بھی نہیں ہے اور کئی کئی ساری دیکھا جائے تو بیماریاں بھی آنے لگ جاتی ہے پیٹ درد کی بیماریاں ہوتی ہیں باہر کی میدا والی چیزیں کھا لیتے تو موٹاپا کی بھی پرابلم ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو
آ گیا تو کتنی ساری پرابلمس آ جاتی ہیں مطلب سانس لینے کی دقت پھر لنگس کی پروابلم دیکھا جائے تو بی پی شوگر کتنی ساری چیزیں آتی رہیں تھائرائڈ کی پروابلم کتنی ساری چیزیں آنے لگتی ہیں ایک کے بعد ایک
بالکل بالکل یہ کھانے کی وجہ سے اتنی ساری پرابلم ہے دقتیں ہوتی ہے اور یہ سب تو دوری ہے اتنا ہی اچھا ہے جتنا ہو سکے گھر کا کھانا کھائے تاکہ پوشٹک آہار وغیرہ ملے تاکہ شری بھی بچوں کو اگر دیکھا جائے تو ٹائم پ بڑھنے کی عمر رہتی ہے باہر کی چیزیں کھائیں گے تو بیماریاں آئے گی اسی لیے گھر کی چیزیں کھائے تاکہ پوشٹک آہار وغیرہ ملے اور ان کو بڑے ہونے میں بھی ساری سمجھتا ہے نہ ہ
جی تو بالکل درس فرمایا اپنا اور دیکھا جائے تو آج کل اگر ہم بھی کوئی کیفے وغیرہ یا کئی باہر کی چیزیں کھاتے ہیں تو ہمیں بھی کتنا بھاری باری سب محسوس ہوتا ہے ہم پورے دن کچھ کھا بھی نہیں پاتے نہ کہیں آرام سے رہ پاتے ہیں جب دیکھا جائے تو ہم آلس آ جاتا تب سوچے وہ چھوٹے چھٹے بچے ہیں ان کو تو کتنا بھاری لگتا ہوگا یہ میدا وغیرہ کے کھانے
گ مطے ہمارے گ بھی آ جائے تو تو دیکھ رہ تو کھاتی نہیں ہے ہم بھی دیکھا جاتا کبھی کبھی کھاتے تو کبھی کبھی بھی جب ہم کھاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ باہر کا کھؤا پورا دن بھوکنے لگتی ایک دم آل ہو جاتا ہے سرف اتنی نیند آتی ہے گھر کا مطلب کچھ کھانے کا بھی من نہیں کرتا اتنا پیٹ ایک دم بھاری بھاری س ہو جاتا ہے
جی وہی کہہ رہے ہیں ہم سوچے نا کہ مطلب آج کل تو ایسی ہی ملاوٹی چیزیں کتنی آ رہی ہے کافی آ رہی ہیں اور اوپر سے اگر ہم باہر کا کچھ کھائیں گے تو اس میں تو ان لوگ اور دھیان نہیں دیتے ان کو تو بس اتنا ہے کہ ذائقہ آ جائے کھانے میں ان کی بکری ہو جائے اور پیسے کمانے کا ذریعہ ہو جائے
ج یہ تو بیچ تو نپر کمال وغیرہ نہیں کرتے ایک ہی تیل میں کافی بار استعمال کرتے اور ایک ہی تیل میں بار بار استعمال کی ہوئی چیزیں کھانے والی چیزیں جو ہوتی کافی نقصان کرتا ہے اپنے شریر تی یہ سب چیز سے بچے تاکہ ہم ہمیں جلدی بیماریاں نہ ہوں
جی تو بالکل درست فرمایا آپ نے اوپر سے دیکھا جائے تو یہ تیل وغیرہ والی کھانے جی اور تیل وغیرہ والی زیادہ کھائیں گے تو ہمارے ا چہرے پہ بھی مطلب اثر پڑتا ہے آئلی اسکن ہو جاتی ہے اور دیکھا جائے تو کتنی زیادہ مطلب سمسیائیں دیکھنی پڑتی ہے ہمارے شریر کے ساتھ ساتھ ہمارے چہرے کو بھی اور بالوں پہ بھی اثر پڑتا ہے اگر ہم کچھ پوشٹک آہار نہ کھائیں پ باہر کا کھاتے رہیں گے تو
بالکل صحیح کہیال رہی دیکھا جائے تو پھر شریر میں سب چیز کی کمی ہونے لگ جاتی ہے ین کی آئرن کی کیلشیم کی سب چیز کی کمی ہونے لگ جاتی ہے جب ہم باہر کی چیزیں کھاتے تب پھر شریر ایک دم کمزور سا ہو جاتا ہے پھر کسی لوگوں کو تو زیادہ ہو جاتا تو ہاسپٹل ہاسپٹل وغیرہ ایڈمٹ ہونا پڑ جاتا ہے اتنی بیماریاں ہو جاتی کبھی کبھی کسی کو سنبھا نہیں جاتا پیٹ درد کتنے زیادہ ہو جاتے ہے کہ ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ ہو جاتے ہیں جتنا ہو سکے باہر
فرمایا آپ نے اور کتنی زیادہ مطلب سمسیا ایسی ہے نا جیسے اگر آپ کو فاسٹ فوڈ وغیرہ کی وجہ سے لنگس کی پرابلم ایک بار ہو گئی تو کتنا زیادہ سمسیا ہو جاتی ہے ہم نے تو ہمارے ہی کئی سبندوں کو دیکھا ہے کہ وہ مطلب ایک بار ا ساری چیز چکروں میں پڑ گئے تو وہ کچھ نارمل کھانا بھی نہیں کا پاتے کئی کئی دنوں تک انہیں ایڈمٹ رہنا پڑتا اور دیکھا جائے تو یہ ساری سمسیایں ایک ایک سمسیا جاتی ہے پھر دوسری سمسیا آنے لگتی ہے تو ان ساری چیزوں سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی اچھا رہتا ہے آپ کے لیے
رہی سم دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ایک دن بہت بڑی سمسیا ہے بڑیک ہے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہی جبل ایک بار دو تین چار تین بار کا کھاتے ہیں تو ہمیں پتا نہیں چلتا ہے ہمیں شریر کو تو اچھا ہی لگتا ہے پر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دیکھا جائے تو سمسیا اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہاسپٹل وغیرہ میں ایڈمٹ ہو جانا پڑتا یہ سب چیزوں سے بچے تاکہ بوشیہ میں اور زیادہ بیماریاں نہ ہوں
جی اب دیکا جائے تو یہ ساریمسیاں کا تو مطلب یہی کہ سادھان ہے کہ گ پہ مطلب اچھا اچھا پکائے کہ بچوں کو باہر کھان کا کچھ من ہی نہ کرے ان کو یہ لگے یہ ساری چیزیں تو ہماری امی گھر پ پہ بنا لیتی ہیں کیونکہ اب دیکھا جائے تو ہم ساری چیزوں کا ایک ہیلدی مطلب اچھا ا ا کاپی بنا سکتے ہیں دیکھا جائے تو جیسے موموز میدے کے بنتے ہیں آپ گھر پہ بنائیں گے تو آٹے کے موموز بنیں گے اور اس میں اگر آپ اسٹیم ہی کریں گے اس کو مطلب بھاپ سے پکائیں گے ان میں بھی سبزیاں ہوں گی پروٹین ہوگا پنیر ڈالیں گے آپ گھر پہ بنائیں گے تو وہ پوشٹک بھی بہت زیادہ ہوگا تو یہ ساری چیزوں کا اگر آپ ہیلدی ورژن گھر پہ بنائیں گے تواہ بچوں کو باہر کچھ کھے کا من ہی نہ کرے دلی نہیں کرے گا جس کی وجہ سے ان کا مطلب باہر کی چیزوں پہ دل کم آئے گا اور ان کے طبیعت کے لیے بھی زیادہ ناسور رہے گا
بالکل بالکل م ہی آاں تو جی ہاں وہ بھی بات ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف باہر کی چیزیں جو گھر میں بنا کائے کبھی کبھی بنا کے کھائے تو اچھا ہے روز باہر کی یادہ تلی ہوئی چیزیں یہ سب چیزیں بھی گھر میں پکا کے نہیں کھانے چاہیے وہ بھی بیماریوں کا نی ہوتا ہی ہوتا ہے
یہی تو بالکل درست فرما رہی ہے آپ کی اگر آپ باہر کی چیزیں مب تلی ہوئی چیزیں بھی گھر پہ زیادہ بنا کے کھائیں گے تو وہ بھی آپ کی طبیعت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے
آج ک ڈیٹ م آ تو سگ سے لدائے دیا مے ملاوٹی والی چیز ہم کاتے ہیں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تو ملاوٹی ہوتا ہے ہر چیز کو شھ تو بھی چیز شھ ہی نہیں ٹی وی وغیرہ میں اتنے سارے پرچار آتے ہیں تو اس میں کھ شدھتا ہو دین اتنے سارے تو چیزیں ہے جیسے مان لو آم کا جوس ہوا اس میں آم ہی نہیں ہوتا ہے فروٹ جوس ہوا اس میں فروٹ وغیرہ نہیں ہے تو کافی چیزیں ملا
جی صرف کلر ش شکر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں
بولک فائ کے ن پ سب چیوں سے بچوں ت آنے والے بوشیہ میں ہم اور سست س اچھے سے رہے پتاہ نہیں کون سی کون سی بیماریاں آتی رہتی ہے اور سب سے لنے کی طاقت رہے
جی اب دیکھا جائے تو ان ساری چیزوں کے لیے نا ایک ہی مطلب سمادھان کہہ سکتے ہیں کہ آپ جتنے پیسے اپنے کیفے وغیرہ میں شوشا باز بھی اڑاتے ہیں اس سے اچھا آپ کچھل خرید کے کھا لیجیے اگر مطلب دیکھیے ہماری ایں تو یہی کہتی ہیں کہ آپ کو بس پورے دن میں کچھ کچھ نہیں تو پھل کھانا ہی چاہیے جیسے ہم بھی صبح اگر ناشتے کے سمے سےر پھل کھاتے ہیں پھل اور دودھ پیتے ہیں جس سے طاقت بھی آتی ہے اور دیکھا پھر شام دوپہر کے سمے ہم بھی سادہ بوجن کرتے ہیں جس میں ہم دال چاول کھائیں گے اور دہی کھاتے ہیں اور کیونکہ دہی سےب کس سے پوشٹک آہار ملتے ہیں ہمیں ہماری امی بھی یہی کہتی ہیں کہ دہی تو آپ کو دن بھر میں ایک بار کھانا ہی چاہیے اس سے آپ کے آپ کے شریر کے لیے ہی اچھا ہوتا ہے وہ اور پھر اگر ہم شام کو کھاے تو کچھ تلی ہوئی چیزوں کے علاوہ بھی ہم اگر صرف پل کھائیں گے تو تو ہمارے لیے اچھا ہوگا اور دیکھا جائے گا تو کیفے وغیرہ کے جو خرچے ہوتے ہیں ان سے تو سستا ہی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں
بالکل صحیح فرمارہے اور اپنے کھانے میں ہ سبزیاں پھل فروٹ دال وغیرہ دہی سلاد وغیرہ چیزوں کو بھی ملانا چاہیے یہ سب چیزوں سے کافی اپنا شریر سواستھ رہتا ہے اور کبھی کبھی ہو سکے تو شام کے ناشتے میں بھی فروٹ وغیرہ کھا لو یا ہوتا ہے کوئی ہیلدی چیزیں ہوتی ہے جو ابال کے جو چیزیں ہم کھا سکتے ہیں چنا وغیرہ ہو گیا وہ سب ابال کے چیزیں کھائیں گے تو ہمارے صحت کے لیے کافی اچھا ہے یہ سب چیزیں کھانے سے ہمارے باہر کے کھانے کا بھی من نہیں کرتا اور ہمارا ہمارا ہیلتھ دیکھا جائے ہمار
جی دیکھا جائے تو ہم نے بھی کافی سنا ہے کہ اگر آپ اچھییا سیر کو اپنے مطلب پانی میں ملا کر پیئیں گی وہی پانی اگر آ پورے دن میں پیئ گی تو یہ ساری کرریونگس وغیرہ جو آ کو باہ کھانے کی اچھا وغیرہ ہو وہ ساری چیزیں زیادہ نہیں ہوتی ہیں اس سے ہماری مطلب ا چیزوں پہ نینترن رہتا ہے ہمیںگ کچھ باہر کا کھانا جانے کا من نہیں کرتا ہے تلی ہوئی چیزیں وغیرہ تو ہمیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی چاہیے جو ہماری صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور یہ باہر کی چیزیں متلی ہوئی چیزیں زیادہ نہ کھائیں اور اس سے ہم دور رہ پائائے
یہ تو صحیح بہ ہے یہ سب چیزوں سے جتا بھی رہےا ہمارا س اچھا رہے گا اور ایک ٹائم میں اپ سے بات کر کے خوشی ہو اللہ حافظ
اللہ حافظ